دیکھو
وعلیکم السلام بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام بھائی جان الحمد للہ بھائی جان آپ ٹھیک آپ کے ابا جان امی جان ٹھیک
ہاں بھائی جان ہم میرے گھر پے بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پے سب کیسے ہیں
الحمد للہ بھائی جان اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑھیا
ہاں بھای جان تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا
ہاں بھائی جان کھانا تو کھا لیا بھائی جان آپ نے کھایا
ہاں بھائی جان میں ابھی تک تھوڑی بہت ایکسرسائز ہی کر رہا تھا تو اب کھانا کھا لیا تو مجھے مجھے میں روز روز ایکسرسائزز کرتا ہوں بھائی جان کیوں نہ ہم آج اسی پے بات کر ایکسرسائزز پے بہت ہی فائدہ ہوگا مطلب کی آپ
ما ماشاء اللہ بھائی جان اچھا اچھا چیز ہے
ہاں بھائی جان تو ایکسرسائز اگر میں آپ کو بتا دوں میے بارے ایکسرسائز اور فٹنیس کی اہمیت کے اپک پر مطلب کی بات کرنا بہت ہی اچھا رہے گا یے ٹاپک ہم سب کی زندگی سے بہت ہی قریب ہے کیونکی صحت اللہ تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے میرے بھائی اگر انسان صحت مند ہو تو وہ اپنی تعلیم نوکری گھر کا کام اور دوسری ذمہ داریاں بہتر طریقے سے نبھا سکتا ہے لیکن اگر صحت اچھی نہ ہونا تو ہر کام مشکل لگتا ہے تو اسی لیے ایکسرسائز اور فٹنیس کو زندگی کا ایک اہم حصہ بنانا ضروری ہے ایکسرسائز سے مراد وہ جسمانی حرکت ہے جو ہم اپ اپنے جسم کو مطلب کی صحت مند اور طاقتور بنانے کے لیے کرتے ہیں فٹنیس کا مطلب ہے کی انسان جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست ہو ہو اور روزانہ کے کام آسانی سے کر کر سکے تو آج کل کی مصروف زندگی میں بہت سے لوگ ایکسرسائزز کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کی ان کے پاس وقت نہیں ہے لیکن اصل میں صحت کے لیے تھوڑا وقت نکالنا بہت ہی ضروری ہے بھائی جان میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں بتائیے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی اچھی باتے بولی دیکھو بھائی جان اگر ہم آج دیکھیں گے نا کہ انسان کے دماغ پے اتنا زیادہ زور پڑتا ہے مطلب چاہے وہ آفس ورک ہو یا اگر بچے دیکھیں گے چاہے سکول ان کی سکول کی زندگی ہو تو انسان کا ذہن بہت ہی زیادہ مطلب وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے پڑھائی پڑھائی سے اور جو جو بچوں اور مطلب ہمارے جو پیرنٹس جاتے آفس ان پے بھی ہوتا ہے کام کا بوجھ بہت زیادہ پریشر تو اس پرریشر کو ختم کرنے کے لیے بھائی جان ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے جس اس کی وجہ سے ہمارا جو دماغ ہے وہ نا فریش ہوگا اور جو سارا کا سارا اسٹریس ہوگا وہ دور ہو جائے گا جس کی وجہ سے بھائی جان ہم پھر اچھے سے کام کر سکتے اور اچھے سے ہنس کھیل کے ہم اپنے گھر والوں سے بات بھی کر سکتے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو ایکسرسائزز کرنا سب سے بڑا فائدہ یے ہے کی یے ہمارے جسم کو طاقتور بناتا ہے جب ہم روزانہ واک کرتے ہیں جاگنگ کرتے ہیں یا کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو ہمارا مست تو ہمارے مسلز مضبوط ہوتے ہیں ہماری باڈی زیادہ مطلب کہ تندرست رہتی ہے ایکٹو رہتی تی ہے اور ہم جلدی تھکتے نہیں ہیں میری بھائی تو ایکسرسائزز سے دل بھی صحت مند رہتا ہے اور بلڈ سرکولیشن مطلب کہ جو خون ہماری رگو میں بہتا ہے تو وہ بھی جلدی ہوتا ہے تو ایکسیرسائز ورزش وزن کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کر ہے آج کل بہت سے لوگ مل موٹاپے کا شکار ہے موٹاپا کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے جیسے ڈائبٹیز ہائی بلڈ پر پریشر اور دل کی بیماریاں اگر ہم روزانہ ایگزس ز کریں تو ایکسٹرا کیلوریز برن ہوتی ہے تو اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے تو اس طرح ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز پہ بھی مطلب کنسنٹریشن دے کیونکہ بائی جان جو ہمارے آج دن بہ دن زندگی میں ہم نہ زیادہ تر کلوریز کھاتے ہیں لیکن وہ جب ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے ہم نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں ہم چلاتے ہیں فون بھائی جان جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو فیٹ کی مقدار ہے بھائیجن وہ بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بی پی ہائی ہو ہوتا ہے یا کولیسٹرول ہوتا ہے یا ڈائبٹیز کے شکار بن جاتے بھائی جان جس کی وجہ سے پورے جو گھر والے ہیں وہ نا ان پہ وہ غلط امپیکٹ پڑتا ہے بھائی جان کسی کے دل میں سکون نہیں ہوتا کیونکہ جب گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے بھائی جان ایک بیمار پڑتا ہے لیکن ساروں مطلب گھر میں جتنے بھی ممبر ہے بھائی جان ساروں پہ اس کا اثر پڑتا ہے کسی کے دل میں سکون نہیں ہوتا ہے
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اسی کے س سا ملب کہ ا ایکسزسائز صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے تو جب ہم ایکسرسائزز کرتے ہیں تو ہمارا دماغ زیادہ فریش محسوس کرتا ہے اسٹریس ٹینشن اور پریشانی پریشانی کم ہو جاتی ہے تو انسان مطلب کہ خوش مزاج رہتا ہے اور اس کا موڈ بہتر ہوتا ہے تو اس لیے ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ کچھ وقت ایکسرسائز کے لیے بھی ضرور نکالنا چاہے یہ ایکسرسائزز روزانہ کیا کرو یہ ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے تو طلبا کے لیے ایکسزرسائزز کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے تو جب طلبہ ایکسرسائزز کرتے ہیں تو ان کی توجہ اور یادداشت بہتر ر ہوتی ہے وہ کلاس میں زیادہ اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں ایکزرسائزز سے انرجی مطلب کہ ملتی ہے اور دماغ تیز کام کرتا ہے تو اس وجہ سے سک اسکول میں سپورٹس اور فزیکل ایکٹیوٹیز کو اہمیت دی جاتی ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان صحیح فرمایا آپ نے دیکھو بھائی جان میں بھی اسی فیلڈ میں ابھی مطلب گیا ہوں میڈیکل فیلڈ میں تو جہاں تک میں نے بھی پڑھا ہے بائی جان کہ ایکسرسائز اتنا امپورٹینٹ ہے انسان کے لیے جتنا اس کے لیے کھانا امپورٹینٹ ہے سے زیادہ سائز ہے بھائی جان کیونکہ جو موٹا ہوتا یہ موٹاپا بس اب ہمارے جو فزیکل جو ہمارا اوئرنیس ہے اس کو خراب نہیں کرتا یہ جو ہمارے اندر جو آرگنس ہوتی ہے بھائی جان اس پہ اس کا گندا افیکٹ پڑتا ہے ہے جس کی وجہ سے بائی جان ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں بھائی جان
ہاں بھائی
ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کچھ کیلریز لے رہے تو مینٹین کر کے لے یا کسی کے پاس جائے اس سے ڈائٹ پلان لے اسی حساب سے ہم کھائے دوسری بات اگر ایکسرسائز کی تو اگر ہم زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے مطلب ہمارے فیملی ممبر ان کو کھانا مطلب پکانا ہوتا یا گھر والے چاہے ہمارے ابو ہو تو اگر وہ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ دینا چاہیے کہ ہمیں بس یا شام کے ٹائم نکالے آدھا گھنٹہ صبح سویرے فجر کے بعد تو بھائی جان اس سے ہمارا صحت تندرست رہے گا صحت کے سات ساتھ ہمارا دماغ تندرست رہے گا جس وجہ سے ہم اچھے سے کام کر پائیں گے اور ا اچھے سے مطلب ہمارا جو صحت ہے وہ مینٹیں رہے گا بھائی جان
ہاں بھائی جان تو مین نے کیا ایگزرسائز ہماری امیونٹی کو بھی مضبوط کر تا ہے تو جب جسم فٹ ہوتا ہے تو وہ بیماریوں کا مطلب کہ م قابلہ زیادہ اچھی طرح کرتا ہے تو ایسے لوگ جو ریگولر ایکسرسائزز کرتے ہیں وہ اہم طور پر کم بیمار پڑتے ہیں تو ان کی باڈی انفیکشن اور وائز وائرس کے خلاف زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو آج کل ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے لیکن حالانکہ اس سے کچھ نقصانات بھی ہے لوگ زیادہ وقت موبائل فونز کمپیوٹرس اور ٹیلی ویژن کے سامنے گزار تے ہیں تو اس وجہ سے جسمانی حرکت کم ہو گئی ہے نتیجہ یہ ہے کہ فٹنس لیول گر رہی ہے اور صحت کا مطلب کہ ہوں مثالی مسائل بڑھ رہے ہیں تو ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہی لیکن ساتھ ہی ایکسرسائزز کے لیے بھی وقت نکالنا چاہے تو بھائی جان فٹ بھائی جان فٹنیس حاصل کرنی کی ضروری نہیں ہے کہ ہم جم ہی جائیں روزانہ تیز چلنا سائ کلنگ کرنا سکیپنگ کرنا کرکٹ کھیلنا فٹ بال کھیلنایا والی بال بھی کھیلنا تو ہلکی پھلکی ایگزرسائز کرنا بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ریگولر رہنا چاہیے اس عادت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہے ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان صحیح فرمایا آپ نے دیکھو اگر ہم ایکزرسائز مطلب ہم یہ نا ا ا آپس میں مطلب انٹر ریلیٹڈ ہے بھائی جان کے اگر ہم ایکسرائز کریں گے ہم ویسے ہم اپنے کھانے پینے میں دیکھو اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نا تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا جو کھانا پینا ہے وہ بھی مطلب اچھے سے کھانا ہے کیونکہ اگر ہم ایک طرح سے ایکسرسائز کریں گے دوسری سائڈ سے ہم بھر بھر کے جنک فوڈ کھائیں گے تو وہ اگسرسائز کسی کسی میں گنا نہیں جائے گا بھائی جان تو ہمیں چاہیے کہ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ہمیں پھل فروٹ بھی کھانے ہے بھائی جان جس کی وجہ سے ہمیں کیلریز ملے گی لیکن ہمیں بس مطلب ہمارا دشمن کیا ہے ہمارا جو باڈی کا دشمن ہے وہ فیٹ ہوتا ہے بھائی جان تو ج جس میں زیادہ فیٹ ہوگا چاہے ہم تیل زیادہ کھا ثے ہیں تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے مطلب ہلکے ہلکے پلھکے ہلکے پھلکے مطلب وہ چیزیں کھانی ہے جس میں فائبر ہو کاربوہائڈریٹ ہو تھوڑی بہت اگر فیٹ بھی ہوگی تو چلے گا بھائی جان اور ہمارا ہم کیا کرتے ہیں آج ہم جاتے اگر کچھ بھی کھاتے ہم ہیلدی کھانا کھاتے پھر اس کے اوپر ہم کولڈ ڈرنک پیتے جو ہمارے صحت کے لیے بہت ہی نقصان نقصان دایک تھ ہے بھائی جان کیونکہ کولڈ ڈرنکس میں ہوتا کیا اس میں جو شوگر کی لیول ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کی وجہ سے ہماری باڈی پے ایک گندا امپیکٹ پڑتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو اچھی فٹنس کے لیے صرف ایکزرسائز ہی کافی نہیں ہوتی اس کے ساتھ مطلب کی صحت مند غذا بھی ضروری ہے ہمیں پھل سبزیاں دودھ انڈے اور دوسرری غذا چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیں فاسٹ فوڈ اور ز زیادہ میٹھی چیزوں کا کم استعمال کرنا چاہیے ہمیں جب اچھی غذا اور ایزرسائز ساتھ ہو تو فٹنس بہتر ہوتی ہے تو نیند بھی فٹنس میں اہم کردار ادا کرتی ہے میرے بھائی اگر انسان پوری نیند لینا تو اس کی اس کا جسم تھکا ہوا رہتا ہے اسی لیے روزانہ مطلب کے مناسب نیند لینا ضروری ہے تاکی جسم اور دماغ دونوں کو صحت مند رہے تو ایکسرسائزز سے خود اعتماد بھی بڑھتا ہے تو جب انسان اپنے آپ کو فٹ اور صحت مند محسوس کرتا ہے تو اس کا کانفیڈینس بھی بڑھ جاتا وہ لوگوں سے بہتر طریقے سے ملتا ہے اور زندگی کے چیلنجزس کا مقابلہ اور ہمت سے کرتا ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان آپ بہت اچھی اچھی باتے بول رہے ہو بھائی جان اس کے رلیٹڈ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی بولنا چاہیے کہ اگر ہم ایسا ایسا کر رہے ہیں تو زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ نکالنا چاہیے صبح یا شام کو تو تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنی ہے بھائی جان گھر والوں کو نکالنا ہے گھر سے باہر کیونکی جب کو عادت لگ جائے گی نا بھائی جان اور یے ایک ایسی عادت ہے جو کی ہمارے صحت کے لیے بہت مفید ہے بھائی جان تو ایسی عادت ہر کسی کو لگنی چاہیے بھائی جان
بھائی جان تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھنا اپنے گھر والوں کو میرا سلام کہنا اللہ حافظ
ہاں اللہ حافظ بھائی جان